ہلو السلام علیکم
جی یہ بھائی جان بولیے
السلام علیکم بھائی جان ٹھیک ہے سحت ٹیھک ہے
شکر شکر
جی بھای جان کیا ہے کہ آج کے ٹائم ہے نا ٹیکنالوجی ہماری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ بند چک ہیں ہر کام آج موسٹ ٹییکنالجی سے ہی ہوتا ہے چاہے وہ اسٹڈی ہو ورک ہو یا کوومونکیشن ہو موبائل فونز لپٹاپ ہو انٹرنیٹز سب چیزیں ہماری لائف کو ایزی بنا دیتی ہے اگر ہم کچھ سیکھنے کو سیکھیں تو ہم آن لائن ایزی لیے سرچ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز اور ویڈیوز سےلایف بہت ایزی ہو گئی ہے کمیونیکیشن بھی بہت فاسٹ ہو گئی ہے پہلے لوگ لیٹرز لکھتے تھے اب ہم سیکنڈس میں میسیج یا کال کر سکتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی کے کچھ نقصانات بھی ہیں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اوور یوز کرتے ہیں چیزوں کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ زیادہ ٹائم موبائل پر اسپینڈ کرتے ہیں جس سے ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا بھی ایک ڈسٹریکشن بن گئی ہے انسان ریئل لائف سے سے زیادہ آن لائن لائف میں بزی ہو جاتا ہے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو نا بیلنس یوز کریں ن تو تو یہ پورا کمپلیٹلی اگنور نہ کری جو ہماری اور بھی چیزیں ہوتی ہے زندگی میں اور کیا ہے کہ وہ نہ اس پر کمپلیٹلی ڈپینڈ نہ ہو جائے کسی چیز ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے ا اگر ہم اسے صحیح یوزکریں تو وہ ہماری گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے لیکن اگر غلط یوز کرے تو وہ ہمارے ٹائم اور فوکس دونوں کو خراب کر دیتے ہیں سنا وجہ
جی
ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ٹیکنالوجی نہ صرف کام ایزی ایزی کر ہیں بلکہ اپارچونیٹیز بھی بہت زیادہ انکریز کر دیتی ہے وہ بھی آج کل کے دو آج کل لوگ گھر بیٹھے آن لائن کام کر رہے ہیں فری لینسکگ کر رہے ہیں اور نئے اس کے لیے سیکھ سیکھ رہے ہیں اگر کوئی انسان اپ ٹیکنالجی کو صحیح یوز کرے ن تو اپنی لرنگز ارننگس دونوں امپرو کر سکتا ہے لیکن پرابلم تب ہوتی ہے جب ہم صرف انٹرٹینمنٹ کے لئے یوز کرتے ہیں چاہے ویڈیوز ہو گیمز ہو سوشل میڈیا ہو یا س یہ سب لمٹ میں ٹھیک ہے ہم لیکن زیادہ ہو جانے تو ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور اور ایک امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نا ہماری کمیونیکیشن فاسٹ کر دیتی ہے لیکن فیس ٹو فیس بات چیت کم ہو گئی ہے اب اس لیے ضروری ہے کہ ہم لائف ریلیشنس کو بھی امپورٹنس دیں بیلنس ہی سب سے امپورٹنٹ ہے تھوڑا ٹائم آن لائن اور تھوڑا ٹائم ریئل لائف میں اگر ہم ٹیکنالوجی کو کنٹرول کریں تو ہمارے لیے بہت یوزفل تو ہو سکتا ہے بس ہمیں یہی ڈیسائڈ کرنا ہے کہ ہم ٹ ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرے یہ ٹیکنالوجی ہمیں کنٹرول نہ کرے کیونکہ ہمیں ہم ٹیکنالوی کو نا کنٹرول کرے ٹیکنالوجی دن بہدل بڑھ رہی ہے دنیا میں ہمیں کیا ہے کیا ہم اس کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ رہنا آنے وال وت ٹیکنال وی اور بھی زیادہ ایڈوانس ہونے والی ہیں چاہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو اسمارٹ ڈیوائسز ہو نئے انوویشنز ہماری لائف کو چینج کر رہی ہے اسی لیے ضروری ہے ك ہم ٹیکنالوجیك
جتنے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کری ہمیں نئے ٹولز اور سکل سیکھنی چاہیے تاکہ ہم اس چینجنگ ورلڈ کے ساتھ ساتھ چل سکیں لیکن ساتھ ساتھ ہی کیا ہے کہ ہمیں اپنی بیسک ہیومن ویلیوز بھی بھولنی نہیں چاہیے ٹیکنالوجی کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے انسان کی جو سوچ ہے ایموشن اور ریلیشنس کی نہ اپنے امپارٹس ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کا بیسٹ یوز وہئی ہیں جو ہماری لائف کو بیٹر
خوبچی نہ کہ نہ کہ ہماری لائف کو کنٹرول کرے اگر ہم چیک نالج کرٹی اورمنٹے یوز کرے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپارچونیٹی بنا سکے ہے بس سمپل سی بات ہے کہ ٹیکنالوجی بہت مپور ہے اور اس سے صحیح یا غلط ہمارے ہاتھ میں ہے س ہاں ب دتنا کرنا چاہیے ہماری آج کل کی جنریشن کو ٹیکنالوجی نے دنیا تو ایک بہت بڑا چھوٹی چھوٹی مطلب پارٹس نے ڈوائڈ کیا ہے آج ہم کسی جگہ کہ انان کو سر میں بات کر سکے دنیا
بلکہ انفارمیشن آزز کر سکیں
کون سے کون سے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم کیا ہے بائی چانس مطلب جیسے ڈیزیٹلی الگ ہے ل کےن ساتھ ساس کی جی جی ج ج رسپانسبلٹی بھی بڑھ گئی ہے اس کےھپ مرکس مر گ ہمیں ٹیکنالوجی کا یوز سوچ سمجھ نہیں کرنا چاہیے انٹرنیٹ پر ہر چیز صحیح نہیں ہوگ تو اسی لیے ہمیں انفارمیشن کو سمجھنا ہوں اور ویریفائی کرنے کی بھی سیکھنا چاہیے ہم ایسی انویریفائڈ نیوز کو کبھی لیتے ہیں کیا انفیڈ آرٹیکل اسام ویریفائیڈ کوئی ٹائپ لیتے ہیں جس پہ پراپر ریسرچ نہیں کرتے ایے یوز کرتے ہیں اس کو پہلے پراپر ویریفائی کرنااہیے پہے استعمال کرنا چاہیے کیاہ ٹیکنالوجی کا یوز صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی نالج اور فیوچر امپرو کرنے کے لیے بھی اگر ہم اپنے اپنا فوکس صحیح رکھیں نا تو ٹیکنالوجی ہماری گروتھ ر ستا ہےچھا بس ر رتا ہے و انان لیے بنی ہے انسان ٹیکنالوجی کے لیے نہیں بنا اچھا اچھا جی جی جی سچ میں بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی ویے ٹیکنالوجی کیا ہے کہ ہمارے کام کرنےک طریقہ ہی بدلتی ہے اچھا جی بھائی جان صحیح پسند ہے آپ نے یار اگر ہم دیکھیں بھی تو ٹیکنالوجی نے ہمارے کام کرنے کا طریقہ ایسے بدل دیا کہ ہم پہلے کچھ اپنا کام کسی الگ ایک اصلی صحیح طریقے میں کرتے تھے تو آج کل ہم نئے نئی ایسے شارٹ کٹ دیتے ہیں جو پھر ہمیں آگے چل کے وہ اس سے صحت بھی خاب ہو رہی ہے کیونکہ ہم شارٹ کٹ لیتے ہیں اسمارٹ ورک کر رہے زیادہ اصل میں ہارڈ ورک کرنی چاہیے تو اس سے اس نا صحت بھی ٹھیک رہتی ہے
ہاں ببت سے یہ ہاں یہ ہے کہ آج ہم گھر سے ہی ایک کام کر سکتے ہیں آن لائن سیکھ د سکتے ہیں اور نئے آئیڈیاز کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ہمیں کیا ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ سھ اپنی ہیلتھ کا اور ریلیشن شپ جو بھی ہے آپ کا خیال رکھنا بھیز ضروری ہے زیادہ اسکرین ٹائم سے بچنا چاہیے اور اپنی لائف فیملی کے لیے بھی اور نیچر کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے ٹیکنالوجی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی کو بہتر بنائےیں نہ کہ ہماری زندگی پر بوجھ بن جائے
اگر ہم ٹیکنالوجی کو پازیٹیو سوچ کے ساتھ یوز کریں تو یہ ہمار سیکھ اپنے گرو کرنے اور نئے موقع حاصل کرنے کا ایک مدد کر سکتے ہیں ب بالکل سی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو اپنی اسٹرگل بنا اپنی ویکنیس نہیں ہے تو جیسا اپ نے م ابھی کیا ہمیں نیچر سے بھی اپنا یہ ٹیکنالوجی لگانا چاہیے تو آپ کیسے نیچر کے ساتھ تب اپنا ٹیکنالوجی بنائیں گے
نہیں بہت سارے جیسے گرین ہاؤس افیکٹس آتے ہیں ہمارے یہاں آج کل بہت ساری مطلب انوویشن شنس ہوتی ہے ایگریکلچر میں
تو لیکن یہ یہ جو قدرت کا توازن ہے وہ بکھر جاتا ہے بائی نہیں تو نہیں کچھ کچھ حد تک بگڑ جا ہے آج کے زمانے میں کیا ہے جو لوگ کیا ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں نا اور اسی صحیح طریقے سے یوز کرتے ہیں بہ زیادہ اپارچونیٹیز ہیں س
ٹ
بھجن اگر دیکھا جائے گا تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے فائدے تو بہت ہے لیکن نقصانہ تو اس سے بھی بہت تگڑے ہوتا ہے
نہیں کسی حد تک کچھ حد تک ہے مگر یہ انسان کو اپنے تک ہوتا ہے کنٹرول اسی لیے ہمیں ہمیشہ سیکھنے کے لیے
جی مج میں کبھی انسان کو بھی اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے چیزیں
ہاں وہ بات بھی صحی ہے
جی بھائی جان بالکل لیکن آپ نے بھی یہ بالکل یہ آپ نے درست بات بتائی کہ ہمیں نہیں سر کو بھی ٹیکنالوجی دینی چاہیے ہاں جیسے آپ نے سنا تھا
اسپیس میں جاتے ہیں نا نیکی کیسے ہم پوری مطلب ریسرچ کرتے ہیں تو یہ اسپی اس میں ہم تبھی گئے نا جب ہماری ٹیکنالوجی امپروو ہو گئی ہیں جب ہم مطلب وہ مشین مکینز ریڈی کہ وہ اسپائس
ج مج ن آبتا شاید کسی الگ اسپیس میں چلے گ ج ہم اسپائس سے جانا ہوتا ہے شاید جی ج یہ کون سے یہ یہ اندر طرے جو نیا بنایا گیا ہے
جیسے بہت اسرو بھی جاتی ہے یا ناسااک کے لوگ بھی جاتے ہیں یہ تو طبیت جا پا رہے ہیں نا جب ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہم مون پہ جا رہے ہیں ماس پہ جا رہے ہیں
ج بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہم تو آپور میں تو ایک ہی ساتھ ڈیوٹی پہ تھے ہ وہاں سے پیش میں اورپ کوئی نہیں ہے
وہ بات بھی صحیح ہے نہیں کیا ہے کہ پہلے پہلے ہمیں یہ بس یہ پلینٹس دور سے دکھ تھے کوئی یہ نہیں تھا کہ کانسیپٹ یہ کتنے دور ہیں ہم سے کیا ہوگا وہاں پہ لائف ہے وہاں پہ یہ تو ٹیکنالوجی آسان کیا ہے ٹیک ٹیکنالوجی نے آسان کیا کہ جب ہم اسپیس پہ جا پائے وہاں ریسرچ کی وہاں دیکھا کہ وہاں لائف ہے ہمیں پتہ چلا کہ آکسیجن کس حد تک ہے کس ہائٹ تک ہیں اس کے بعد کیا ہے تو یہی ٹیکنالوجی کے یہی بینیفٹس ہے جیسے
جی سر ٹائم کا پتہ چلتا ہے میڈیکل میںیک کہتے ہیں ایڈوانس ہو گئے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج کل کی دیک کتے سرجریز بہت روبوٹک سرجریز آ گئی ہے انسان کیا ہے گھر بیٹھے کی سرجری کر سکتا ہے اگر ہمیں ہمارے دیش میں کوئی سرجری کرنی ہو جس کے ہمارا کوئی ڈاکٹر ج جی جی سپائس جی بائی
دیکھیے ٹیکنالوجی تو ایک یہ تو ایک بڑھتی ہوئی چیزیں دن بہدن ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے
جی بح جان آپ سے آپ سے بات کر کے بھن بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھی بات بتائی جی جی ٹیکنالوجی کے ساتھ سنےنا ٹنالوی کے ساتھ ساتھ کی ہم یکنی جی پیچھے لگن ہے آگے چلیں گے ہم بالکل بھائی ا نہیں بچ ن آپ کا سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا ہمیں بھی اب جانکاری ملی ٹیکنالوجی کی ہوتی ہے تو ہم ہی آگے اس پہ کام کریں گے
بائی ٹیکنالوجی کو روز بروز نا اپ ڈیک ہوتے رہتے ہیں آپ کو کہیں کہ آرٹیکلز پڑھ لیا کر وہ ریسرچ یہ کر وہ بہت سارے آپ بیھ ساتتے ہیں نا دس ب دس ان کو دیکھ لیا کرو نا ان پہ غور کیا کرو سنا باجے ہوں ہ
اوکے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بھائی جان
اللہ حافظ
چلیے چلیے